ہیلو
ہلو آواز آ رہی ہے بیری
جی السلام علیکم
جی جی آواز آ رہی ہے میری
جی جی وعلیکم السلام اور سب خیریت ہے
جی ہاں
جی تھوڑا لاؤڈ بولیے جی بتائیے
جی ہاں یار تم یار تم آ گی فائنل فائنلی مجھے تو لگ رہا تھا آج پھر وہی پرانا بہانا بناؤ گے کہ راستے میں بہت ٹریفک تھا
ارے نہیں یار آج میں سچ میں بالکل ٹائم پر نکلا تھا وہ تو راستے میں ایک جگہ کنسٹرکشن چل رہا تھا اس لیے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ویسے تم بہت دیر سے ویٹ کر رہی ہو کیا
ہاں لگ بھگ پندرہ بیس منٹ سے پر چلو کوئی بات نہیں اب آ گئے تو بتاؤ آج کا کیا پلان ہے ویسے مجھے بہت جوور کی بھوک لگی ہے
بھوک پیار مجھے بھی لگی ہے پہلے کچھ آڈر کر لیتے ہیں پھر آرام سے ڈھیر ساری باتیں کریں گے تم کیا کھاؤ گی
میں تو بس ایک سینڈوچ اور ایک کول کولڈ کافی لوں گی تم اپنے لیے دیکھ لو تم تو ہمیشہ کچھ میں بھی ہی آڈر کرتے ہو
ہاں میں سوچ رہا ہوں کہ ایک پاستا اور ایک ایکسٹرا لارج پیزا منگا لوں سنڈے ہے یار آج تو پیٹ بھر کر کھانا بنتا ہے ڈائننگ کل سے دیکھی جائے گی ڈائٹنگ کل سے دیکھی جائے گی
تمہاری یہ ڈائٹنگ کل سے دیکھی جائے گی والی بات میں پچھلے تین سال سے سن رہی ہوں وہ کل کبھی آ آتا بھی ہے یا تمہاری ل آ تبھی ہے تمہاری لائف میں
آتا ہے نا پر جیسے ہی وہ آنے والا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی نیا ریسٹورینٹ کھل جاتا ہے یا پھر ممی گھر پر کچھ بنا دیتے ہیں ویسے تم بتاؤ تمہارا ہفسہ کیسا رہا
ہفتہ تو بہت تھکا دینے والا تھا آفس میں اتنا کام تھا کہ مجھے لگا بس کسی طرح ویکینڈ آ جائے میں سو جاؤں پر پھر تمہارا کال آ گیا آ گیا کہ ملنا ہے
اچھا ہوا نہ میں نے کال کر لیا ورنہ تم پورے دن سو کر اپنا ٹنڈے برباد کر دیتی باہر نکلنا بھی ضروری ہے
ہاں وہ تو ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے انسان بور ہو جاتا ہے ویسے مجھے کل ہماری اسکول کی ایک پرانی فرینڈ ملی تھی تمہیں یاد ہے وہ
کون سی نیہا وہی جو ہمیشہ فرسٹ آتی تھی اور جس کی ہینڈ رائٹنگ اتنی اچھی تھی
ہاں ہاں وہی وہ اب بنگلور میں شفٹ ہو گئی ہے اور ایک ایک بہت بڑی کمپنی میں کام کر رہی ہے اس نے تمہارے بارے میں بھی پوچھا تھا کہ وہ بلککڑ ہیں ارا ا کیا کر رہا ہے
دیکھا دنیا مجھے آج بھی بلککڑ کے نام سے یاد رکھتی ہے ویسے میں اتنا بھلک کر نہیں ہوں مجھے یاد بھی مطلب آج بھی یاد ہے کہ تم نے نائنتھ کلاس میں میری کامک بک کو کھو دی تھی اور آج تک واپس نہیں کی
ارے یار تم آج بھی اس بک کو لے کر بیٹھے ہو میں نے جان بوجھ کر تھوڑی نہا کھوئی تھی وہ کہیں کہیں مس پلیس ہو گئی ہو گئی تھی چلو میں تمہاری نئی بک دلا دوں گی بس خوش
ہاں اب جا کر تم نے سمجداری والی بات کی ہے ویسے اسکول کے دن بھی یار کیا دن تھے یار سب لگتا تھا کہ بس جلدی سے اسکول ختم ہو جائےیں اب ہم بڑے ہو گئے جائ
سچ میں تب سمجھ نہیں آتا تھا کہ کہ اسکول لائف ہی سب سے بیسٹ ہوتی تھی اب جب اصلی دنیا میں آئے ہیں آئے ہیں جہاں ہر مہینے بل بھرنے ہوتے ہیں اور صبح جلدی اٹھ کام پر جانا ہوتا ہے تب سمجھ آتا ہے کہ وہ کتنا اچھا وقت تھا
بالکل یار سب سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی تھی کہ میتھس کا ہوم ورک چیک ہوگا یا نہیں اور اب ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ سیلری آنے سے پہلے ہی اکاؤنٹ خالی کیسے ہو گیا
سیلری سے یاد آیا تم نے جو نیا فون لیا ہے اس کا کیمرہ کیسا ہے مجھے کچھ اچھی فوٹوز کلک کروانی ہے آج
کیمرہ تو یار بہت صحی ہے تم جتنی چاہو فوٹوز کلک کروا لینا پر ایک شرط ہے تو مجھے بار بار یہ نہیں بولو گی کہ یہ اچھی نہیں آئے یہ دوبارہ کھینچو
دیکھو اگر فوٹو اچھی نہیں آئے گی تو میں تو دوبارہ کھنچواؤں گی ہی یہ تو کیمرہ مین کی غلطی ہوتی ہے میری تھوڑی ہی
ہاں ہاں تمہاری تو کبھی کوئی غلطی ہوتی رہ ہے ویسے تم نے وہ نیا گانا سنا جو آج کل ہر جگہ بج رہا ہے
کون سا والا وہ جو ایک ریل پر بہت وائرل ہو رہا تھا
ہاں وہی مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ آج کل کے گانے میں لیرکس کیا ہوتے ہیں کچھ بھی لائن بتا دیتے ہیں اور لوگ ان پر ڈانس کرنے لگتے ہیں
مجھے تو وہ گانا کافی قچی لگا جب ایک بار دماغ میں بیٹھ جاتا ہے تو پورے دن انسان وہی گنگناات رہتا ہے تم تھوڑے اولڈ اسک اولڈ اسکول ہو گئے ہو
پرانے گانے کی یار بات ہی الگ ہوتی ہے نا
صحیح صحی بات
ان میں ایک سکون ہوتا ہے آج کل کے گانے تو بس دو مہینے چلتے ہیں اور پھر لوگ بھول جاتے ہیں
چلو یہ بحث کبھی ختم نہیں ہوگی یہ بتاؤ اگلی چھٹیوں میں تمہارا کہیں گھومنے جانے کا پلان ہے کیا میں سوچ ہ میں سوچ رہی ہوں کئی بار چلے جائےیں
میرا تو یار بہت میں نے پہاڑوں پر جانے کا مطلب کہیں ایسی جگہ جہاں نیٹ ورک نہ ہو اور بس شانتی ہو
پہاڑوں پر پر تمہیں تو ٹھنڈ سے بہت ڈر لگتا ہے یاد ہے پچھلی بار جب ہم شملہ گئے تھے تم تین تین جیکٹ پہن کر گھوم رہے تھے اور پھر بھی کانپ رہے تھے
وہ ٹھنڈ یار سچ میں بہت زیادہ تھی یار اور ویسے بھی مطلب ساری چیزیں اچھے سے لے لینی چاہیے اچھی بات ہوتی ہے اس بار میں پوری تیاری سے جاؤں گا تم بتاؤ تمہیں کہاں جانا ہے
مجھے تو کوئی بیچ والی جگہ پسند ہے جیسے گووایا کیرل آرام سے سمندر کے کنارے بیٹھو ٹھنڈی ہوا کھاؤ اور ریلیکس کرو
گووا کا پلان تو تمہارا پچھلے چار سال سے بن رہا ہے یار ہر بار کینسل ہو جاتا ہے اس بار اگر سچ میں چلنا ہے تو ٹکٹس ابھی سے بک کرنی پڑیں گی
ہاں اس بار میں کوئی بہانا نہیں سنوں گی قسم کاؤ گ تم این وقت پر یہ نہیں بولو گے کہ آفس میں بہت کام آ گیا ہے
ہاں ہاں یار پرمیس اس بار میں پکا چلوں گا کوئی کام مجھے نہیں روک پائے گا ویسے ہمارا کھانا آ گیا چلو پہلے کھا لیتے ہیں
ہاں بہت اچھی آ رہی ہے ویسے تم نے اس ویکینڈ کوئی نئی مووی یا ویب سیریز دیکھیھی کیا مجھے کچھ سجیسٹ کرو میں بور ہو رہی ہوں
میں نے کل ہی ایک سسپینس تھریلر سیریز دیکھی ہے بہت کمال کی ہے ہر ایپیسوڈ کے بعد لگتا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا تم اسے دیکھ سکتی ہو
نام کیا ہے اس کا میں میں اپنے نوٹ پیٹ میں سیو کر لیتی ہوں ورنہ بعد میں بھول جاؤں گی
اس کا نام میں تمہیں واٹسپ کر دوں گا تم بس یہ بتاؤ کہ تم ہارر موویز کب سے دیکھنا شروع کروں گی مجھے کوئی پارٹنر ہی نہیں ملتا یار موی دیکھ
کبھی نہیں مجھے بت تو والی فلموں سے سخت نفرت ہے صحیح بات نہیں مجھے تو ہے نفرت ہے رات کو سونے میں ڈر لگتا ہے پھر تم اکیلے ہی دیکھو دیکھا کرو وہ سب
ڈر پو کہیں کہ بھوت بھت کچھ نہیں ہوتا سب ایسے ہی ہوتا ہے
میں میں سچ میں بت والی پکچر نہیں دیکھتی ہوں میں بہت ڈرتی ہوں ہاں جو بھی ہو مجھے نہیں دیکھنی ویسے ٹائم دیکھو باتیں کرتے کرتے پتا ہی نہیں چلا کہ ایک گھنٹہ کیسے بیت گیا
سچ میں یار جب ہم بیٹھتے ہیں تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا چلو اب بل پہ کرتے ہیں اور پھر تمہاری وہ فوٹوز کلک کرتے ہیں جو تمہیں کروانی تھی
ہاں چلو اور ول اس بار آدھا آدھا ہوگا پچھلی بار تم نے اکیلے پہ کیا
چلو ٹھیک ہے جیسے تم کہو باہر چلتے ہیں اب ہے نا باق کافی ٹائم ہو گیا ہے ہم کو جانا ہے تھوڑا سا کام پہ بھی کام کرنے کے بعد دین پھر میں تم کو تھوڑی دیر بعد پھر کال کروں گا چلے گا تم کو
ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے ہاں نہیں نہیں نہیں کھانا نہیں کھانا ہے
نہیں کھانا کھا کے پھر آنا
ہ ٹھیک ہے کریے گا کال ٹھیک ہے پھر ا کر